وعلیکم السلام کیا حال ٹھیک اچھے سے
آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک ہے کیا کہاں گئی تھی میں نے آپ کو کال کیا تھا
ہاں مجھے ہے نا اس لیںے کل امتحان
اچھا ہائے ہائے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا
نہیں آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا میں نا اصل میں میرے جو والد تھے وہ بول رہے تھے کہ بائیس تاریخ تک تین دن اور چھٹیاںیں میں اس کو وہی سمجھا رہی تھی وہ ہمیں نہیں ہے وہ
ہاں وہ تم لوگ کو نہیں وہ چھوٹے بچوں کو ہے
مگر کس کو بولوں میں اس کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی
نہیں اس کو بولو میں بڑی ہو گئی ہوں اور میں بڑی ہوں بڑی بچی ہوں اور بتاؤ
آپ بتاؤ چائے پی آپ نے
بس ابھی پیوں گی میں پانی پی رہی تھی
اچھا تم پہلے ہمیشہ صبح اٹھ کے پانی پیتی ہو نا
ہاں
اور سناؤ
بس ٹھیک تم بتاؤ
کل کتنے بجے سوئی
میں ڈیڑھ بجے نہا رہی تھی امیجن کرو تم
کیوں
مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی مجھے
گرمی تھی نا بہت شدید گرمی تھی کل مجھے لیکن پنکھا چل رہا تھا نا کنٹینیو تو پنکھے سے نہیں لگتا ہے
مجھے پنکھے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا مجھے پنکھا تھری فور پہ تھا لیکن مجھے پنکھے سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا
نہیں اصلیت میں نا وہ اوپر لگا کے مجھے ہے وہ نا نیچے والا فین نا تو اس کو میں جس سائڈ سے مجھے لگے گا اس سائڈ سے نا میں گھما سکتی ہوں تم بھی ایک لاو نا نیچے والا پنکھا اوپر والا بھی چلو نیچے والا بھی چلو
مجھے لگتا ہے لیکن اصل میں نا مجھے کمرے میں وہاں سے جو دھوب پڑتی ہے اسی لیے مجھے شاید وہاں سے
تو دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ سونے کے لیے اوپر جو اتنے کمرے ہیں
مجھے وہاں نہیں حساب آئے گا کیوں کے اپ وہاں واش روم بھی نزدیک ہے نا رات کو اٹھے واش روم گئے اب دوسرے کمرے میں سے دوسرے کمرے میں پھر نکالنا ہے واش روم جانے کے لیے
ہو
ہے نا اور وہاں پہ جیسے چارج کا پلگ ہے مجھے وہاں پہ یا مجھے کوئی چیز چاہیے وہ مجھے ادھر پہ ہی ہے سر سمجھ یہ والی چیز ہوں وہ والی چیز ہے مجھے ذرا دیکھا پائیگی گی
اچھا
میںسوا جی کون ہے
کہاں
کھانے آے
اسکو تو سب پتہ ہے میں ڈیلیوری میں
اچھا ٹھیک
آب کہاں آئے گی
اچھا نہیں مجھے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے تو تبھی پوچھا میں نے
نہیں ابھی ہے نا اس کو ٹائم ورنہ آئی ہوتی نا
ہوں ہوں
ابھی تو ٹائم ہوگا
اچھا ٹھیک ہے کیا کہرہی ہو
مجھے لگتا اس کو سیپٹمبر میں
اب کون سا پھر ٹائم ہے جولائی ختم ہو گیا اب اگستٹ ہے صرف
پھر بعد آئے گی وہ اگست میں ہے نا
پھر کیا ہے پھر وہی تو میں بول رہی تھی تم کیا بول رہی ہو ابھی ٹائم ہے اس کو
تو کیا پتا اگست میں ہی مت آئی پھر تو اگست میں ہی آنا چاہیے اس کو
اور کیا
اصل اس کو نا گھر میں آسانی ادھر ہے نا ادھر کون کرے گا اس کو
اب ان کو کوئی ڈھونڈنا ہے نا لیکن عمل وہ کر سکتی ہے ا وہ کیا بچے کوئی ا کہ یہاں سے ڈلیوری کر کے آئے گی اورسیدھا گھر جائیگی گی پھر بچاری
ہوں ان کو ایک میڈ مجھے الگ دلانی پڑے گی
رکھتے کیوں نہیں ہے وہ میڈ ان کو کیا ہے
وہاں کیا پتا کیوں نہیں رکھتے ان کو ہوتے ہے نا ڈر تے نا
کیوں ڈرتی کیوں ہے
ہے نا ان کو کام
مطلب اس کو مطلب مجھے لگتا ہے جیتنی میڈ کی ضرورت اس کو ہے نا اتی کسی کو نہیں ہے مطلب اس کو اتنا کام ہوتا ہوگا دو بچے گھر پھر آفس اس کو بہت ہیکٹک ہے اوپر سے آفس اس کا ہے کیا مطلب وہ مجھے لگتا ہے جن جنگل بھی چھوڑو تم وہ اتنا دور ہے دنیا کے آخری کونے میں ہے
ہاں ندا دی کا بھی بہت دور ہے نا
اس کا بھی بہت دور ہے وہ بھی پتا ہے کتنا تانگ آئی ہے
اور کیا اپر سے بچاری کو کام کرنا پڑتا ہوگا ایسا نا آسان تھا پتا ہے جب کام نہیں کرنا پڑتا نا پھر وہاں سے آ کے پھر ٹھیک ہے
نہیں وہ جب یہاں بھی آتی تھی نا وہ یہاں بھی بہت مطلب وہاں سے وہ بہت ٹریول کرتی تھی وہ ٹریول کر کے بہت تھک جاتی تھی مطلب صبح پتا نہیں کتنے کلو میٹر شام کو پتا نہیں کتنے کلو میٹر ہاں آپ تو اسلیے اب سسرال میں زیادہ مشکل ل ہوتا ہوگا وہ کہہ رہی ہے آب بس مجھے میں صبح ڈسکس کر رہے تھے کہ صبح جب وہ نکالتی ہوگی مطلب اس کو وہ ہوتا ہے مجھے بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ جب نکلنا ہوتا ہے نا بہت جلدی ہوتی ہے ہم رش کر رہے ہوتے اگر ہم جلدی بھیٹھ ہوتے نا ہمیں رش ہوتا ہے پتا نہیں کسی چیز کا ہمے
وہ مجھے بھی ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے
یہ ہی کہہ رہی ہے کہ وہاں بھی یہ یہی کرتی ہوگی میں اس کی ساس نہیں پھر اس کو ٹفن دے دیا ہے یار وہ کہہ رہی ہے وہ کہاں پہ ٹفن دے دی ہوگی ساس کہاں ٹفن دے گی اور نا اس کو دینا چاہیے کیونکہ جس حساب سے جس حساب سے زادی کو بچاری کو رش ہوتا ہے نا صبح صبح اس حساب سے دینا چاہیے اور اس کو بہت جلدی نکالنا پڑتا ہے نا سات بجے لگ بھگ چاہے ونٹر ہو سمر ہو
میں کبھی چائے بھی نہیں پیتی ہوں صبح
ہوتا ہے لیکن کالج کے ٹائم پہ قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں جب میرا کالج تھا نا میں کالج کے ٹائم پہ مجھے کالج مجھے یاد بڑھتا تھا کہ میں میں نے چائے ڈالی تھی اپنے لے کر اپنے اور مجھے بھی نہیں بول جاتی تھی وہ کیا ٹائم تھا کالج پہنچ کے یاد آتا تھا کے
نہیں تآ تم پہ بہت بوجھ تھا نا تب تو میں تب تو میں خود کھانا بھی بنانا پڑتا تھا تب تو میں بہت
وہی اب مجھے پتا ہی تھا نا اب ہیکٹک ہے تو پھر مجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا چائے پینی ہے میں کبھی کبار چائے رکھتی تھی ڈال کے پھر بھول جاتی تھی
تومیں خود پکانا بڑ جاتا تھا
ہاں لیکن اس ٹائم تو وہ تو بہت مشکل تھا کیا گا بہت بہت بہت
مجے آتا تھا پکانا میں تو میں ہیلپ کرتی لیکن میں کیا کر تی مجھ خود پکا نہیں آتا
نہیں اور تم بہت چھوٹی تھی نا تو
ہاں
اور تم کہاں تھی یہاں تھا
نہیں میں نہیں تھی یہاں
نہیں تو
وہی نہ مشکل ہوتا ہے کھانا پکانا بھی کسی پوائنٹ پہ مشکل ہوتا ہے
اب اگر ایک ہی کام ہے پھر مشکل نہیں ہوتا ہے پھر پت ہے نا تمہیں ایک ہی کام ہے اپ تمہیں بہت ساری رسپانسبلٹیز ایک ساتھ ہوتی ہے نا پھر گھر کا باہر کا گھر باہر کا اس میں میسپ ہو جاتی ہے یہ چیزیں اس میں تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیا کیا اور کیا کرنا باقی رہ گیا
اور کیا ٹھیک ہے تو اوپھر سے گرمی میں مجھے لگتا ہے پکانا مشکل ہے بہت کھانا پکانا گرمی میں
مشکل تو ہے تھوڑا سا
مطلب کل میں چکن فرائی کر رہی تھی نا
ہوں
مجھے یہاں سے پسینہ ا تر رہا تھا
بالکل اور کیا گرمی اتنی زیادہ ہے
ٹائم یعنی کہ امر تھا دوپہر کے ٹائم سے
اوپر سے ت تم لوگوں کو لائٹ ہی نہیں تھی
وہی کون توو
ہ یہ کولنگ کا سسٹم ہی ختم کرنا چاہیے ان کو رکھنا چاہیے جیے پولر بیئر نہیں کرتا چھ مہینے کھاتے ہے چھ مہنے ہائبرنیشن میں ان کو کھانا چھ مہینے چھ مہینے ہائبرنیشن کر لی
چاہیے ریڈی بییٹھ خھا روز ج تو وازے کو دے دو پنا کی ن مہینے کا ماہ سے دو تین ت
د دے گا نا وہ رشتے دار ہے نا تمہارا اور کیا
اتنے پیسے آنے چاہیے
پھر کیا روز واضح کا واضح کہا تھا کھاؤ گی ہم تو دو دن بعد ون کھاتے پھر تیسرے دن بولتے نہیں نہیں خود پکاؤ ہم سے نہیں کھایا ج
نہیں نہیں میں نہیں بولا وال کوئی کوک رکھتی میں پھر
اچھا ہاں وہ الگ بات ہے تم سرونٹ رکھ سکتے ہو کوئی ہیلپر وی
ہاں تو میرا ایک نا امیر ہونی چاہیے
کوئی بات نہیں تم ہو امیر بس تمہیں ابھی پتا نہیں ہے
تمہیں بیک گراؤنڈ میں کون ہورن کر رہا
مجھے نہیں پتا باہر سے کوئی گاڑی والا پاگل ہو گیا ہے
یہ وہاں پہ نا سروس اسٹیشن تم لوگوں کو
ہاں
میں نے پرسوں میں آئی نا خننان میں نے حسنہ آنٹی کو دیکھا
کہ اس کو کیا
دیکھا پھر اس نے مجھے ہائی ہیلو کیا
تو
میں نے ایسے ہی بولا میں نے اس کو بھی دیکھا اور کیا ہی بات بوم ت
تم بھی ادیبہ اس دن اس دن بھی تم ہاں جس دن بڑی مما کے ہ
وہ صرف ہنس رہی تھی
ہاں مطلب ہمیں اتنی ہنسی آئی مجھے اتنی ہنسی آئی ہے آئی مین اس خاندان میں ہم لوگ ایک دوسرے
اچھا جب نا اس نے بولا مجھے میدہ میں درد ہے میں نے اس کو کہا تو کڈنی میں سسٹ ہوگی
نہیں مجھے اتنا نہیں پتا ہے پھر ہم نکلے نا مطلب وہ کچھ ایکسٹریم لیول کی عجیب پاگل حرکتیں کر رہی تھی
ہاں وہ ہے لیکن
م تو کچھ زیادہ ہی لیکن مجھے وہ ہو گیا تھا کہ ت
لیکن میں نے سنا اس کی بیٹی کو گورنمنٹ جاب ملی ہے
ہاں اور کیا تو تمھیں نہیں پاتا ہے
یہ کیا کیسے پاسبل ہے اس نے کیا پڑھا ہے
ہوتا ہے ہوں کیا کہہ رہی ہو
اس نے کیا پڑھا ہے
او بھائی پتا نہیں وہ ٹینتھ پاس ہے بھی کہ نہیں مجھے نہیں پتا
وہی نا ہم یہاں پہ انجینئرنگ کر کے بیٹھے تو
یہ قسمت کی بات ہے ہوتی ہے بھائی پڑھائی وڑھائی کہیں کوئی ایسے کام نہیں آتی جو کہ کس اب جو بھی ہے مدا یہ ہے کہ اس کے پاس سرکاری نوکری ہے یہی چیز میٹر کر رہی ہے ابھی
لیکن اس کو ہوگا نا پوسٹ کام
اب لیکن ایونچولی اس کو ہو جائے گا نا یہ اس کو کریں گے نا یہ کیا کہتے ہیں نا پروموشن وغیرہ ہو جائے گی نا اس کو
لیکن پرماننٹ نہیں ہے نا وہ
اب کو ہو جائیں گے نا جب بہت سال ہو جائیں گے اس کو
ہاں کب لگا
ہو گئی مجھے لگتا ہیں دو تین سال تو ہو گیے ہونگے
کہاں کا آفس
آفس نہیں ہے وہ پڑھاتی ہے وہاں پتا ہے شانی میمی وہ ہاں آنگن واڑی میں کہاں گار لینٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا دے نہیں ناں وہ آنگن واڑی نہیں ہے ناں وہ گورنمنٹ اسکول ہے وہ تو ہم بول آنگن واڑی ہے لیکن وہ گورنمنٹ سکول ہے مطلب وہ پرائمری اسکول ہے
وہ وہاں پڑھا تی ہے
مجھے نہیں پتہ پڑھاتی ہے کہ چار نہیں لیکن تمہیں کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے تمہیں
میں سوچی پھر میں بھی آنگن واڑی میں فارم بھروں گی
تو جاؤ اس میں کیا ہے اگر تمہیں سفارش کر کوئی سفارش سے
نہیں آنگن واڑی میں کوئی بھی بر سکتا ہے کیونکہ اس میں پتا کیا ہوتا ہے
نہیں وہ اس کا آنگن واڑی میں نہیں ہے اس کو میں نے سنا ہے کسی کیا کہتے کوئی ہے ان کا کوئی جاننے والا تو اس نے کروایا ہے اس کا ہمیں کوئی جاننے والے ایسے لوگ ہمیں ٹچے لوگ ہی لوگوں کو جانتا ہے
ہمیں شکست لوگ ملتے ہیں جو خود کا نہیں ان کو خود کا پیٹ نہیں بھرا ہوا ہوتا ہے تو
چلو پھر ٹھیک ہے ہوتی ہے پھر بات اللہ حافظ
اللہ حافظ